ہلو ہاں جی کیسے ہو اللہ کا شکر ہے خیریت سے آپ کی دعا ہے آپ بتاؤ کیسے ہو
ہاں میں بھی ٹھیک ہوں اللہ کی رحمت ہیں سب
اچھا گھر پہ سب ٹھیک ہے سب خیریت سے ہے
ہاں سب خیریت سے
اور کیا کر رہے تھے آپ
کچھ نہیں بس ہم کر رہے تھے اس ٹائم سونے کی تیاری یہی
ہاں صحیح ہے آپ تو اللہ کی ج ندا ادا کر رہے ہو سویرے سو کے
ہاں
سو جانا چاہیے ویسے تو مگر دیکھو فون کا اتنا استعمال ہو گیا آج کل لائف میں کہ سویرا کوئی سوتا ہی نہیں ہے
ہاں فون میں بہت سارے بزی چوبیس گھنٹے بزی بزی رہتے ہیں وہ نائٹ پتا نہیں کیسے رہتی ہے نہیں اگر نائٹ نہیں ہو تو نائٹ میں بھی لگے رہے ہیں اتنے فون دتے ہیں
اپ دیکھو جلدی سو گے تبھی تو صبح اٹھیں گے اور پھر اٹھ کے نماز ادا کریں گے۔ اپنا قرآن پڑھیں گے الگ۔۔۔۔ عبادت کریں گے۔ دیکھو اب اللہ نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ تو اس کو فالو تو کرنا پڑے گا۔
ہاں ہاں تو ہاں تو یہ۔۔۔۔
تو اس لیے فون پہ کنٹرول رکھنا ضروری ہے۔ زیادہ یوز نہ کیا جائے۔
ہاں نہیں ہم اتنا تو نہیں دیکھتی میں تو سچ بتائے کام کی چیز ہو وہی دیکھتی ہوں۔
صحی ہے شو۔۔۔۔ سوشل میڈیا اتنا یوز بھی نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھو سوشل میڈیا اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے۔
ہاں۔
اچھا اس میں ہے کہ ہم اچھے وے میں یوز کریں گے تو ہی ہمارے لیے اچھا ہے اگر ہم غلط وے میں یوز کریں گے تو تو ہی ہمارے لیے نقصان ہے
ہاں سوشل میڈیا پہ تو جتنا کرو گے اتنا ہی مائنڈ بھی اپسٹ سا ہوتا ہے اور یہ ہے کہ پھر یہ ہے کہ فالتو بھی چیز تو بہت آتی ہے نا کافی آج کے ٹائم میں
ہاں صی
پاسپورٹ ٹ ایسے لوگ آگئے ہیں جو صح استعمال کر رہے ہیں باقی تو پنچانوے پرسینٹ یہی ہے کہ فون کا مس
درپیوگ ہی کر رہے ہاں بس اللہ سب کو ہدایت سب کو اپنی حفظ ایمان میں رکھے تو اتنا وہ نہیں ہوتا ہوتا پھر
ہاں ہو تو ہے وہ سب اللہ کی رہے
ہے کہ ہم سوشل میڈیا کو کس طریقے سے یوز کرتے ہیں کس وے میں یوز کرتے ہیں
ہاں وہ تو ہے ہی اپنے ہاتھوں میں ہی تو ہوتی ہے ساری چیزیں
اب ہمیں غلط ہی اس کو کرنا تو غلط کا تو غلط ہی اثر ملے گا نا رزلٹ اس کا غلط ہی آئے گا
اگر پھر ہم بھی کرتے ہیں تو ہمارے بچے زیادہ وہ
ہاں بچے نہیں بچے دیکھیں گے ہمیں یز کرتے ہوئے بچے سوچ دیں گے چلو ہمارے پیرنٹس ایسے کر رہے ہیں ہمارے امی ابو ایسے کر رہے ہیں تو ہم بھی ایسے کر لیتے ہیں پھر وہ بھی اسی ڈائریک شن میں جائیں گے جس ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں
ہاں وہ تو جیسے ہم کریں گے وہی بچے کرتے ہیں پھر
دیکے سوشل میڈیا اچھا بھی ہے ہمارے لیے اور برا بھی ہے لیکن اچھے ڈائریکشن میں دیکھیں گے تو اچھا ہے اور برے ڈائریکشن میں دیکھیں گے اس کا رزلٹ برا ہی آئے گا
ہاں وہ تو ہے یہ اپنے نظریے کا حساب ہے وہ
اب دیکھو کال کرتے کرتے دس ریل اچھی آتی ہے تو دو ریل بیڈ بھی آتی ہے جس میں غلط دکھایا جاتا ہے تو اس کو ہمیں کیسے ہم اس سے بچے ہم اپنے فون میں کیا سیٹنگ کر سکتے ہیں اور جیسے ہم دیکھو سوشل میڈیا اچھا بھی ہے اس سے ہم پیسے بھی ارن کر سکتے ہیں بہت سے تو صرف اسکرول کرنے کے لیے اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے اس کو یوز کرتے ہیں
زیادہ تر لوگ آ یوز کرے وہی ہے کچھ نہیں ہے زیادہ تر ج نوا صحیح تو بہت نہ کے برابر ہی کرتے ہیں
نہیں جیسے ہم چاہے تو اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اکاؤنٹ بنانے کے بعد پھر ہم کچھ اچھی چیزیں ڈال سکتے ہیں جس سے لوگوں کو اوئرنیس ہو ان چیزوں کے بارے میں جیسے فوڈ ویسٹ نہ کریں یا اللہ تعالی کی باتیں ہیں اللہ تعالی نے بھی بتایا ہے رزق میں برکت چلی جاتی ہے پھر اس طریقے سے ہم اپنے بنا سکتے ہیں چینل
ہاں وہ تو ہے ہی
لیکن ہم یوز کرتے نہیں ہیں
ہاں اچھی چیزوں کو ہم کیچ نہیں کر پاتے ہیں اچھی چیزوں کو ہم دیکھنا ہی نہیں پات چاہتے ہیں اور ہمارا مائنڈ بھی اسی حساب سے ہوتا ہے سرام اچھی چیزوں کو ہمیشہ اگنور کرتے ہیں
ہاں بالکل ایسے ہی ہوتا ہے ہم نگیٹو چیزوں کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں چل ج
ہاں اگر پڑھائی کو بھی لے لو تو پڑھائی کرتے ہیں نا جیسے کلاس لیتے ہیں تو کلاس لینے کے بعد اگر بیچ میں ایڈ آ گیا نا اچھا سا تو اسو ایڈ کو پہلے دیکھتے ہیں وہی ہے
ہاں بس یہی ہے بس دیکھو ایسا میں نے نا اپنا کوکنگ چینل بنا رکھا تھا ایک دو سال تو سٹ ٹائم دیا دیا دیتے رہے بناتے رہے بناتے رہے تو پھر وہ اچھا گرو کر رہا ہے اب چل رہا ہے وہی بات ہے نا ہم کس طریقے سے کس وے میں یوز کرتے ہیں
ہاں
اپنے نیٹ کو یوٹیلائز کیسے کرتے ہیں سوشل میڈیا کو یوٹیلائز کیسے کرتے ہیں اب میں سوچی ہ انسٹاگرام پہ بھی اپنا بنا لوں
نہیں اچھا ہوگا اپنا انسٹاگرام پہ چینل بنا لو
ہاں دیکھو دھیرے دھیرے محنت کریں گے تب جا کے پت نہیں کب ریزلٹ ملے گا اب یہ تو ہے نہیں کہ نیٹ بھی جا رہا ہے ہمارا پیسے بھی جا رہے ہے اور کچھ مل نہیں رہا
نہیں وہ ایک دم سے نہیں ملتا کسی ک چیز کا رزلٹ وہ تو پھر بعد میں ہی ملتا ہے
جی تو جب ہم کنٹینیو کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے تبھی تو ملے گا
ہاں کنٹینو کچھ چیز ہو صرف ہم ایسا محنت مانگتے ہیں ہر چیز
ہر چیز ٹھیک ہے بالکل ہر چیز محنت سے ہی ملتی ہے بنا محنت کے کچھ نہیں ملتی
کچھ نہیں ملتا اگر کوئی چاہے کہ ہمیں سیدھا کوئی کچھ کھلا دے تو وہ بھی نہیں کھانا بھی نہیں سیدھا آ سکتا
بالکل نہیں ا سکتا بس اللہ تعالی ہم سب کو ڈاے اور ہم نا سیدھی راہ پہ چلے دیکھو ایک بار نہا میں نیٹ یوز سوشل میڈیا یوز کر رہی تھی تو اس پہ ایسی ایسی موی بھی د کاتے ہیں جو بچوں کے سامنے دیکھ بھی نہیں سکتے اتنا مس یوز ہو رہا ہے اس کا سوشل میڈیا کا
ٹائم پہ بچے کیس بگڑ رہے ہیں اسی لیے بگڑ رہے
اسی لیے بھی کر رہے ہیں دیکھو سوشل میڈیا پہ نا اتنی گندی گند ویڈیو اسکرول کرنے میں بھی آ جاتی ہے تو کیا وہ بچے نہیں دیکھ پاتے ہوں گے جو بچے اسکرول کرتے ہوں گے
کیوں نہیں دیکھتے ہیں ساری چیزیں دیک
تو اس لیے یہ ہمارے ج ہاں ہوں
پہلے بچے اتنا جانتے کہاں تھے ہم خود کی بتائے تو جب چھوٹے چھوٹے تھے ہم تب اتنی ساری چیزوں کو جان نہیں تھے اور اب کے جو ٹائم کے ہاں ت بھی نہیں یہ سوشل میڈیا نہیں تھی تو ہاں ا وہ سارے بچے جانتے ت اب تو دو سال کا وہ بھی جمپ جتا ہے پانچ سال کا ہو وہ بھی جانتا ہے ساری چیزیں جانتا ہے
گئے ہیں اس کو یہ ہو گئے اور اب چوٹے چو چھوٹے بچے جانتے ہیں اوئیرنیس ہے ان سب کو
ہاں
ایزلی بتا دیتے ہیں کہ یہ آپ نے پیڈ اس لیے منگایا ہے یہ منگایا ہے بتاؤ بچوں کو دیکھ کے حیرت ہوتی چلو ٹھیک ہے اس چیز کی نالج ہونی ضروری ہے اوئرنیس ضروری ہے لیکن گرو تو کرو آپ اس ایج کے ایج تک اس ایج میں پہنچو جس ج میں آپ کو پت چلنا چاہیے لیکن آپ کو پہلے ہی پتا چل رہا ہے کیسے پتا چل رہا ہے بیکز آف سوشل میڈیا
سوشل میڈیا سے ساری چیزیں کو ہمارے ٹائم میں ٹیچر بھی شرم کھاتے تھے کہ بچوں کو نہیں بتایا جائے ا آس کے ٹائم ٹیچر بھی نہیں شرم کرتے کوئی بھی جو بچوں کو ساری چیزیں ہے تو آج ک ٹائم ہاں وہ زمانہ ہے کہ بچے سر خود بچوں کو ساری چیزیں بتاتا کہ یہ ایسا ہوتا ہے یہ ہو سا ہے بالکل یہی ہے
کالج میں یا ٹویلتھ یا الیونتھ میں یہ لیکچر دیکھے تب تو ٹھیک ہے کیونکہ ہم اتنے میچیور ہو جاتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے لیکن آج تو سوش سوشل میڈیا پرہ ڈالتے تو وہ بچوں کی بچوں کی وجہ سے نہیں ہے بڑوں کی وجہ سے ہی لیکن دیکھتے تو بچے بھی ہے تو کچھ نہ کچھ سیٹنگ ہونی چاہیے ایپوں میں کہ ڈیفالٹ ہونا چاہیے کہ بچے نہ دیکھ پائے بچوں کے لیے نہیں ہے یہ پڑوں کے لیے ہے یہ کنٹینٹ
ہاں میرے اس پہ میرے فون میں ایسی وہ نہیں آتی ہے کیوںکہ میں کبھی دیکھتی نہیں ہوں اور اگر ایسی چیز آتی ہے ترت ب بلاک کر دیتی ہوں تو اتنا میرے میں نہیں آتا ہے کیوںکہ بچے ساری چیزیں دیکھتے ہیں اچھا فون لیتے ہیں وہ مانتے نہیں ہیں
ارے فون تو بچے دو دو بجے تک چلاتے ہیں چھو چو بچوں کو چشما لا لگا ہوا اسی وجہ سے اتنا یوز کرتے ہیں بچے
میرا چھوٹا بچہ ہے اس کی آنکھ کیا ہے انفیکشن ہے تو یہ سمجھ لو بہت آنکھوں میں پرابلم ہوتی ہے اور مانتے نہیں اف فان
آپ نا اس کو نہا وہ کھلایا کرو کس کس جانتے ہو آپ
ہاں ہاں کس کس جانتے ہو
اور جو مکھانا ہوتا ہے مکھانا اور خسخس کوو ایسے بنا گھی کے روسٹ کر کے
اچھا
ہاں نا تو اس کو پھر بلینڈر بلینڈ کر لو اس میں مکسی میں یا بلینڈر سے جس سے بھی آپ کرنا جاؤ اس کا پاؤڈر بنا لو پ پاؤڈر بنانے کے بعد نا آپ اس کو صبح میں ایک چمچ دو دودھ میں ڈال کے اور شام میں ایک چمچ دو انشاء اللہ آپ یز کر کے دیکھو س اپنا آزمایا نقصا بتا رہی ہوں کیونکہ میرا کوکنگ چینل بھی ہے تو میں نئے نئے طریقے اپناتی رہتی ہوں تو آپ نا آزمات دیکھنا پندرہ دن آپ اس کو دینا پندرہ دن میں اس فرق لگے گا اور پھر جو اس کا نمبر ہے وہ دھیرے دھیرے کم ہونے لگے گا کیونکہ چشمہ میرا بھی لگا ہوا میں بھی پڑھائی کرتی ہوں اور دیکھو اتنا وہ یوز کر ہیں فون تو آنکھ تو خراب ہونی ہے تو اس سے تھوڑا سا ہم اپنا آپ ہی وہ کیسے کر سکتے ہیں وہ میں اس طریقے کے طریقے اپناتی رہتی ہوں تو میں نے یہ طریقہ اپنایا تھا تو اس کے رزلٹ واقعی میں اچھے تھے آپ ٹرائی کرنا ایک بار
ہاں میں ضرور ٹرائی کروں گی
ا بہت سارے لینے ہیں تو پہلے تھوڑے سے سے اسٹارٹ کرو پھر آپ اپنے بچے کو دو ہاں پھر ریزلٹ دیکھنا آپ ان شاء اللہ ضرور اچھا رزلٹ ملے گا اور یہ ایک بار نہیں میں نے کافی لوگوں کو بتایا ہے انہوں نے ریزلٹ بتایا کہ ہاں ریزلٹ مل ہے اور اچھا ہے
ٹھیک ہے میں ضرور ٹرائی کروں گی
اور دیکھو یہ چیز ویسے تو گھر گھسخس وغیرہ تو گھر میں ہی مل جاتی ہے لیکن وہی بات ہے نا کہ ہم سوشل میڈیا کا یوز کس طریقے سے کرتے ہیں اچھے وے میں یا غلط وے میں اچھی چیزیں دیکھیں گے تو میوز بھی کریں گے وہ اپنی لائف میں ان کو
ہاں
چلے آپ ٹرائی کرنا اور مجھے ضرور بتانا اورورن بچوں کو بچا کے رکھو ان سب چیزوں سے سوشل میڈیا وغیرہ سے اب بچوں کو بتاؤ کیا ہارم ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا
ہاں ہاں ٹھیک ہے چلو
ہے نا
خد حافظ ٹھیک ہے گڈ نائٹ
گڈ نائٹ